ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
سنا گھر پہ سب ٹھیک ہے ہاں سبھی ٹھیک ہے اور چائے پی لی
ہاں چار پی آنی پی
ہممی بھی تھی کیا کر رہے وہ
بس بیٹھی تھی
ویسے ہم نے چائے آج نہیں پی ہمیں جو مہمان آئے ہیں نا
ہوں
اس نے ہمارے لیے پیزا آرڈر کیا تھا ویسے میں نے آپ کو اسنپ بھیجا تھا اس نے ہمارے پیزا آڈر کیا کیا ہم نے وہی کھا لیا
اچھا کیا ہے
اور آپ نے پھر کل میرے لیے کچھ لایا ہی نہیں تو اب میں نے اسی کا کھایا اسی نے لایا تو وہی کھایا
اب حصہ ادھر ہی ہے اب کی نند بھی بو رہی تھی میرا حصہ کام میں نے بولا یہ پوچھنا نہیں ہوتا یہ آنا ہوتا ہے اور کھانا ہوتا ہے
ہاں صح وہ تو صحی بات ہے جو آتا ہے وہ
ہاں یہ تھوڑی لیا جاتا ہے
اور
بس ٹھیک
تمہارا دن کیسا رہا
ٹھیک ہی رہا صبح جلدی اٹھی پھر کام کر رہی تھی
اچھا ویسے میں نے آپ کو کچھ اینڈ کیا تھا ابھی آپ نے شاید دیکھا نہیں
نہیں میں نے نہیں دیکھا
چلو دن کافی بزی تھا صبح جلدی اٹھ گیا اور پھر آفس کا کام شروع ہو گیا
مجھے بھی آج کافی کام تھا کبھی کبھی لگتا ہے کہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے
بالکل اتنے سارے کام ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا وقت کیسے گزر جاتا ہے
ہ ویسے تم فری ٹائم میں کیا کرتے کرتی ہو
مجھے بکس پڑھنا پسند ہے اسپیشلی ہسٹری اورف سائنس کی بکس
اچھا مجھے ناولس پسند ہے کبھی کبھی پوئٹری بھی پڑھتی ہوں
پوئٹری انٹرسٹنگ ہوتی ہے کس ٹائپ کی پوئٹری پسند ہے تمہیں
زیادہ تر موٹیویشنل اور نیچر والی
نیچر کی بات سے یاد آیا تمہیں ماؤنٹینس پسند ہے یا بیچس
ماؤنٹینس مجھے ٹھنڈی ہوا اور ہریالی بہت پسند ہے
سیم ماؤنٹینس میں ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے
بالکل جب بھی اسٹریس ہو نا نیچر کے پاس جاؤ تو دل ہلکا ہوتا ہے
ا ے پانی میں آ تو سب ک
ہیلو
ج س ب
ہیلو
ہلو
جی جی
میں نے کہا کہ تم نے کبھی کیمپنگ کی ہے
نہیں لیکن کرنا چاہتی ہوں تم نے کی ہے
ہاں ایک بار فرینڈس کے ساتھ گئی تھی رات کو اسٹارس دیکھنا امیزنگ ایکسپیرئنس تھا
واہ مجھے بھی اسٹار دیکھنا بہت پسند ہے سنجے
آج کل شہروں میں لائٹ پولیوشن کی وجہ سے سٹارز کم نظر آتے ہیں
یہ بس صحیح ہے ولیج ایریاز میں کائی زیادہ کلیئر ہوتا ہے
ویسے ٹیکنالوجی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
ٹیکنالوجی یوزفل بھی ہے اور کبھی کبھی ڈسٹریکٹنگ بھی
میں ایگری کرتی ہوں موبائل فونس نے لائف ایزی بنائی ہے
لیکن لوگ پھر سے سٹفیظ بعد کم کر رہے ہے سب سے درش داروں سے دور ہوتے جا رہے ہے
ہوں سوشل میڈیا کا بھی یہی امپیکٹ ہے
تم سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتی ہو
نہیں صرف تھوڑا بہت تو
میں بھی لمیٹڈ یز کرتی ہوں
یہ اچھی بات ہے زیادہ یوز کرنے سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے
اسٹریس بھی ملتا ہے
بالکل ویسے تمہارا فیوریٹ سیزن کون سا ہے
شاید ونٹر ٹھنڈ پسند ہے کیونکہ گرمی میں زیادہ مر جاتے ہیں
مجھے بھی ونٹر پسند ہے گرم چائے اور ٹھنڈی ہوا کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے
اور بارش
بارش بھی پسند ہے بس زیادہ نہ ہو جیس
صی کا
تم کوکنگ کرتی ہو
تھوڑی بہت سمپل ڈشر بنانے لییتے بس کھانا وانا اور آلو والو
میری کوکنگ بھی ایوریج ہے
فیورٹ فوڈ کیا ہے تمہارا
بریانی
واہ بریانی تو میرری بھی فیورورٹ ہے
لگتا ہے ہماری کافی پسند ملتی ہے
شاید اس لیے کنورزیشن اتنی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے
ہاں ویسے اگر تمہیں دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرنے کا چانس ملے تو کہاں جاؤ گی
سوزر لینڈ
چلو بہت اچھی چوائس ہے میں تو ٹرکی جانا چاہتی ہوں
ترکی کی ہسٹری اور آرکیٹیکچر بہت فیمس ہے
ہاں ازیکٹلی تم فیوچر میں کیا سیکھنا چاہتی ہو
ات لینگویج سیکھنا چاہتی ہوں
کون سی
ش ٹرکی سے اربک
اچھا اچھی چوائس ہے
پسو
میں تو فوٹو گرافی امپروو کرنا چاہتی ہوں
فوٹو گرافی کریٹو ہابی ہے
ہاں اور میموریز کیپچر کرنے کا بیسٹ طریقہ بھی
یہ بہت مجھے بھی بہت پسند آئی آپ کی
تمہارے حساب سے لائف کا سب سیمپل امپورٹنٹ لیسن کیا ہے
پیشنس صبر
لیکن بہت اچھا جواب ہے بہت اچھی بات ہے
اور تمہارا
میرا کانسٹینسی
دونوں ہی امپورٹنٹ ہے
اگر پیشنس اور کانسنسی ساتھ ہو تو انسان کافی کچھ اچیو کرسکتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے
کبھی کبھی لوگ جلدی رزلٹ چاہتے ہیں
لیکن ہر چیز ہر اچھی چیز وقت لیتی تی ہے
ہاں بالکل صحی کہا تم نے
ویسے تم مارننگ پرسن ہو یا نائٹ پرسن
ہ ہ مورننگ پرسن
میں نائٹ پرسن ہوں
اسی لیے شاید ہمارا روٹین الگ ہوں گے
ہاں لیکن بات کرنے میں پھر بھی مزہ آ رہا ہے نا
بالکل بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے بات کرنے میں تو بہت مزہ آ رہا ہے ویسے مجھے آپ کو بات بول رہوی تھی ہوں جب آپ نے مجھے کال کیا نا لگ بھگ چھ بجے چھ سات بجے گی تب کیسے موسم تو
تب ٹھیک تھا لیکن بارش ہو رہی تھی
اچانک
سمج ہی نہیں آ رہا
وہھ سمجھ ہی نا مطلب اندر سے دروازے کٹ کھٹ کٹ کٹ کٹ کٹکھٹ ہو گیا تھا دروازوں کو سوچ رہی ہوں یہ کیا ہو گیا مطلب ابھی تک تو ٹھیک تھا
کیا پا بولوں میں اچانک سے ہوا اٹھی
مجھے گھر والے کہہ رہے تھے کہ شام کے ٹائم باہر نہیں نکلنا گھر سے مطلب چار بجے کے بعد
اسی کے ساتھ بارش ہو رہی ہے
اس نے کہا کہ پ اس کے بعد بارش ہوتی ہے پھر کہیں پہ پھنس جاؤ گی تو
ہاں اسی کے ساتھ پتا نہیں آج کیا ہوتا ہے
لیکن مجھے یاد ہے ایک سال پچھلی بار بھی ایسا ہی آیا تھا ایسی بارش ہوتی تھی نا شام شام کو ایوننگ میں
ہاں
اور
کھانا
نہیں ابھی کہاں
ہاں ابھی تو ٹائم ہے ہے نا
ہاں ابھی تو ابھی تو میرے گھر والے گئے یہاں جام یا
کیوں
وہیں ان کو مہمانوں کو لیں گے
اچھا ٹھیک ب گیے گھر
ان کو صبح جانا ہے اس لیے ابھی دکھانا تھا
اچھا ٹھیک ٹھیک اور آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
شکر اللہ کاب بھی گئی
وہ بھی گئی
ہوں
آپا کلیے ہو
لیکن بہت اچھے یہ لوگ ہاں نہیں میری بہنیں بھی ہیں ہاں سانی میری بیٹی کے
اچھا کیا اللہ نے بنایا ہوتا اتائ کسی
اللہ کی قسب ابھی باہر گیا میں نے کہا نا کل ہمارے لیے شال لیے تھے
ہاں ہاں
باہر گیا اس نے میری چھوٹی بہن کے لئے پانچ ہزار کی گڑی لائی
دیکھا اچھے ہیں
بہت نا بہت مطلب ان کو یہاں کا ہوتا ہی نہیں ہے ان کو ابھی پاپا نے بولا آپ کیوں کرتے ہو ایسے فضول خھرچی وہ ہے دو وہ بہت چھوٹا ہے مجھ سے میں نے کہا نا مجھ سے چھوٹا اس نے پاپا کو کہا آپ ان باتوں میں مت ہی گھسو تو اچھا ہے میری بہنیں ہے میں نے بہنوں کے لیے لایا
دیکھا
بہت ت چ لے
چلو میں آپ کو کرتی ہوں کال ٹھیک ہے ہ
ہلو
ہیلو
میں نے کہا جو دوسرا ہے نا دوسرا
ہوں
تو اس نے بولا کہ آپ اپنے یہ میجرمنٹ وغیرہ دینا
ٹھیک ہے وہ بتلئے گا ادھر سے کچھ
اس نے بولا ہماری یہ لیدر کی فیکٹری ہے
اچھا اچھا
اب تو وہ لائے گا ویسے چلو میں کرتی ہوں کال مجھے حض بن ملار آباد اوکے